میں کیا جی جی بتائیے آپ کیا بول رہی تھی
ل ایسی کا ب ہو رہی تھی نا یہ سارے چور ہوتے ہیں ان کو کچھ پتا ہی نہیں ہوتا ہے
جی تو پھر آپ نے اس کو بولا کچھ آپ نے اس کو کیا مطلب اس کے تھوڑے مطلب پرز ٹھیک ہے میں کیا پھر بولتی تب سے بہت ٹائم ہو گیا تھا نا جب مجھے پتا چلا نا اب سے بہت دیر ہو گئی تھی جی جی جی تو یہ پرانے والے فون کی ہیں جس کے آپ مجھے بول رہے تھے کہ آپ کو اس کے کچھ ٹھیک کروانا ہے اسی فون کی بات کر رہے ہیں جیسا میری امی جان کے نہیں نہیں وہ تو پہلا والا فون ہے جو ما کے پاس ہے نا جی بالکل بات کر رہی ہ جی جی جی توھر آپ نے مجھے بتا وہی کاروان ہے لیکن جس کی ابھی بات کر رہی ہوں وہ تو میرا پرانا اچھا مجھے اپ یہ بتائیے آپ نے جو وہ والا فون آپ کا جو تھا نا جو مطلب خراب ہو گیا تھا پھر وہ کہیں پر ٹھیک نہیں ہو رہا تھا تو اس کا پھر آپ نے کیا کیا
وہ میں نے ماں مجھی کو
وہ میں نے مو کو دیا نا اس نے ٹھیک کرایا نا اس پھر اس کو آٹھ ہزار لگا کا اپنا فون خراب ہو گیا اچھا ٹھیک تو اچھی مطلب کام ہی آیا کسی کے چلو ٹھیک ہے
ہاں ہاں وہ ادھر ہی پڑا ہوا تھا تو پھر اس نے لیا
بڑا ہوا تھا تو پھر اس نے لیا ہاں اچھا اچھا ہوا اور بتائیے اور کیا آج اٹھ ہزار لگ آٹھ ہزار کا تو وہ فون ہی نہیں تھا تو اب ضرورت تھی تو اس میں اس وقت تو کیا ہی کر سکتے تو وہ آپ کا جو انس ہے وہ تو کیا کر رہے تھے
اس کے باس صبح گئی تھی ج مجھے
کہ بس صبح گئی تھی مجھے اسی کا کچھ کام تھا تو پھر ہم آئے تھے واپس پھر اس نے اس دن بولا کہ موموزے لانے جائیں گے پھر بولا میں نے میں بھی آؤں گی با نہیں چھوڑ پھر نہیں جائیں گے پھر بلا چلائیں گے ھر بولا سھر لائے ہی تمی آ گ ت نے تو کہا تھا میں آؤں گا میں بول گئی مے آ کیا جاا جی کہا تو تھا پر ماما تو آج گئی نہیں اس نے کہا کہ مجھے اس نے بولا کہ ا ف الحال آپ آرام کرو ایک دو دن پھر آپ کو ہم اچھے سے اس اتوار کے بعد ہم نئے اسے اچھے سے شروع کریں گے کیونکہ آپ اس ہفتے دو ہفتوں تھی مطلب ایک اور آدھا ہفتے سے آپ مسلسل آ رہی ہے تو تھوڑا ہمیں اس کو آرام بھی دینا
اچھا
تو اور ماما تھوڑی بیمار ہی تھی تو اس کی وجہ سے مطلب تو اسی کی وجہ سے اس نے پھر آرام ہی آج کیا تو اسی لیے وہ نہیں آئی پھر میں بھی نہیں آیا پھر میں گھر پہ ہی ج با کی کے کام تھے وہ ہم انجام دے رہے تھے تو پھر اسی میں تا ہوا میں نہیں تو ان کو کچھ اسٹمک مطلب مدے کا تھوڑا تھا ان کو دوائی تھوڑی تیز ہو گئی تھی تو ان کو میادے کا تھوڑا لگ رہا تھا تو پھر وہ سوئی ہی ہوئی تھی آرام آرام میں تھی تو اب ایک ہی چیز تو نہیں ہے اب وہ چیز بھی ہو رہی ہے یہ چیز بھی
میں نے تو اس کو ایک دفعہ ا بھی فون نہیں کیا طبیعت
ہو جی کوئی بات نہیں کل آپ کریے گا تو کل آپ کو اچھے سے وہگا لیا باق
میں آبو نے فون کری ہو
جی جی اور مجھے اب بتائیے کیا حال چال ہے جی جی بہت بڑھیا بہت بڑھیا بڑھیا بڑھیا جی جی جی جی جی جی بہت بڑھیا آپ مجھے بتائیے کہ پھر آپ کیا آپ نے ان سے اندر والی جو آپ ہی ہے ان سے بات کی اس معاملے میں کہ جو میں نے آپ کو بولا تھا تو اگر آپ پوچھے گی نا مجھ سے تو ہم مجھے اس جو آپ سنیے پہلے کہ جو مطلب مجھے اس والے معاملے میں جو ہم ابھی کام پرچی کی تیاری کر رہے ہیں اتنے سوالات ہے اتنے سوالات کہ ان کے جوابات ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے لگتا ہے کہ تب تک یہ تو پرچا ہے کہیں یہی بند نہ ہو جائے پر ان سے سوال سوالات کو میں سائڈ پہ مطلب ایک رخ پہ رکھ کر جی جی بتائیے کہ کیا بول رہے آپ
نہیں میں آپ ہی کی بات سن
تو ہاں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے سوالات ہیں کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو آپ سے ایک ہی سوال کا خالی رخ کیا جسے سمجھاتے سمجھاتے کہ مجھے اتنا وقت لگ گیا تو یہی اسی لیے ہم کر رہے تھے کہ میں آپ کو میں پرچے کے جو ہمیں اصلی والا پرچا ہے جو میرا بند ہو گیا ہے جو پرچا اس پرچے میں جو بھی ہم وقت لگا رہے ہیں
اس کا کچھ نہیں ہو
حساب سے ہم ایک ایک ہاں اسب ایک جی جی
دوسرے اسکول میں آپ
ہاں ہاں وہ تو دوسرے اسکول میں ہی ہم ایڈمیشن لے رہے ہاں میں نے میرے دوست کول تو ایک اپنے بھائی اور ایک خود کے لیے تو میں نے بنا ہی لیا جس کا آپ کو آپ نے بو پرچہ آگے چلا دیا تھا جی جی جی ہاں تو میں وہی کہہ رہا ہوں ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس ایک جو ہم پرچے ہم نے دیے ہے جو میرے بند ہو چکے ہیں تو اس میں جو ہم نے وقت لگ گیا تھا ہر ایک وقت کا ہم ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمیں ایک ایک وقت کا وہ کتنا کتنا ہمیں اس میں ہمیں جو امتحان میں نتیجے مل رہے ہیں
نمبر کتنے آ رہے تھے نمبر
جی جی ہمارے نمبر کتنے آ رہے تھے جی جی اسی نتیجوں کو ہم سوچ سوچ کے ہمیں جیسے ایسے سوچ رہے تھے جیسے ہمارا ہی کچھ جا رہا ہو ہم اتنے اس میں مگن اور اتنے اس میں گم ہو چکے تھے تو اسی لیے میں ما مطلب بہت ہی زیادہ اس میں ہم وہ دلچسپی دکھا رہے ہیں کیونکہ پتا نہیں وجہ اس کی کیا ہے میں تو وجہ اس کی سمجھ نہیں پایا ہاں اصل میں کرنے کو تو کچھ نہیں ہے اسی لیے ہم تھوڑا جو وقت ہے جو غیر معمولی چیزوں کو چھوڑ کر اصل جو راہ ہے جہاں پر مطلب کچھ فائدہ مل رہا ہے تو وہی لگا رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ اچھی ہی بات ہے تھوڑا مطلب جو جن چیزوں سے فائدہ نہیں مل رہا ہے جیسے سوشل میڈیا ہے ان کو چھوڑ
جی بھائی بہت زیادہ ویڈیو گیمس کھیل رہے تھے
جی جی جی جی بڑھیا اپپ نے بہت ہی بڑھیا بات کی جی جی برابر آپ بہت ہی اچ اچھے راستے پہ چل رہے ہیں آپ کا ذہن بھی مجھے لگ تا ہے ان کی وجہ سے اب تیز ہو رہا ہے
کو مجھے بتائیے مجھے ایک بار ہاں ان کی تندرستی کی وجہ
تندرست کی وجہ جی جی تندرستی کی وجہ سے جی بڑی آپ نے تو بہت کچھ سیکھ قد
ایک بار ہے جو آپ نے مجھے صبح ا پ جی تھی نا دو
دوچیا دو پرچیاں میں نے جی جی جی جی جی جی جی جی جی
لیے ان دو پرچیوں کو
مجھے بولیے ان دوپاچوں کا آپ کو کوئی نتیجے میںلا جی نہیں ابھی ان پرچیوں کا کوئی نتیجہ نہیں ملا پر ان دونوں ابھی میں اس میں سے ایک پرچی جو ابھی تیار ہی کر رہا ہوں جس پہ میں ابھی جی جی ہاں کوئی نہیں اس کا مطلب وہ نہیں ہے کیونکہ مجھے ایک بات ب پرچے میں ہم جب یہاں سے سوال ہمیں تو استاد وہاں سے سوال دے گا جو ہم جواب دیں گے پر ہمارے پاس وہاں وہاں سے مطلب اور استاد ہے اس سے ہمیں سوالات آتے رہیں گے نا اور ہم اسفان جی مجھے آپ کو یہ بات بھی بوللی تھی کہ ہمیں ایک پرچے کی کے لئے وقت متعین رہ جو ہمیں انہوں نے ایک سو اسی ہمیں انہوں نے ایک وقت مععین رکھا ہے ایک پرچے کے لیے جو اب مجھے ختم ہو چکا
جی ہیلو دیجیے کوئی بات نہیں
جی جی ہم اس ایک سو اسی پ بھی ہم تھوڑا وہ اس پہ غور و فکر کر رہے تھے کہ یہ کون سے والے اسی ہے کیا یہ ہے جو میں پرچا دے رہا ہوں کیا یہ ہے جو ہمیں استاد پرچا وہ مطلب جو دوسرا ہمیں دوست پرچا دے رہا ہے ہم انہیں پہ بھی بہت ساری غور و فکر کی اور ہم
زیادہ دیکھنا چاہیے جتنے وقت تک بولا
ج جنے وق بلا ہے ن جی جی جی جی تو ہم اس پہ رکھ رہے تھے نہیں ہم ور و فکر اس پہ کر رہے تھے کہ جو میں پرچہ دے رہا تھا تھا دوسرے دوست کو کیا اس سے یہ وہ والے ایک سو سی ہے یا پھر جو دوسرا دوست مجھے پرچہ دے رہا تھا کیا یہ ان کو لے کر ایک سو اسی ہے پر ہم آخر پہ مجھے لگتا ہے ان نتائج پر پہنچے بہت غور و فکر کے بعد کہ یہ وہ والی ایک کہ وہ والی وہ والے پرچے گنے جاتے ہیں جو یہاں سے ہم ان کو دیکھے یہاں سے ہم دوسرے دوست ہم جو ہم سوالات دیں تو انہیں پرچوں کو گنا جاتا ہے تو آ
ہاں
جی مطلب جو ہمیں استاد جو جیسے
تین گھنٹے تین گھنٹے مطلب
جی جی مجھے پتا ہے جی میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم یہاں سے ہی پرچے دیتے ہیں نا دوسرے دوست کو وہی پرچے گرنے جاتے ہیں ان تین گھنٹوں کے لیے کہ کیا آپ کو اس بارے میں کچھ مع معلومات حاصل ہے
فی الحال تو نہیں وہی تو ہے وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ مجھے نہیں پتا اس کا کیا چیز ہے لیکن اس کا میں نے سنا تھا کہ تین
ج ب س گھ جی جی جی میں نے مجھے لگتا استاد نے ہمیں ایک سو اسی منٹ ایک پرچے کے لیے ہمیں دی یہ ہے جی جی جی یہ تو ہمت مطلب بہت ہی غور و فکر والی بات ہے بہت ہی جو معملات حاصل کرنے والی بات ہے علم حاصل کرنے والی بات ہیں تو ان چیزوں سے ہی ہم
کیا کہ سست رہتے آپ کہ ان کی پرارچیوں کا نتیجہ آ گیا ہے
جی ان کے پرچیوں کا نتیجہ تو آ گیا ہے اور مگر انہوں نے ابھی ساری پرچیاں نہیں دی ہے کچھ نے تین پرچیاں دی ہے کچھ نے دس پرچیاں دی ہیں کچھ نے بارہ پرچیاں دی ہیں تو
پہلے آپ کے گھر آئے تھے نا میں ان کی بات کر رہی ہوں
جی اچھا ان میں ہاں انہوں نے مجھے لگتا ہے انہوں نے جو مجھے شاید سترہ سولہ سے سترہ پرچیاں تو دے چکے ہیں پر ان میں سے زیادہ وہ ہے جو انہوں نے دوست سے لی یہاں سے کرنے والی پرچیاں کم ہے اور جو میرا بھائی ہے اس کی بھی وہ پرچیاں زیادہ ہے جو انہوں نے وہاں سے دوست سیانی مجھ سے لی تھی مگر یہاں سے اتنی وہاں سے اتنی
کام مجھے جو نمرات کام مل رہے ہیں نا ان کا بھی کچھ دیکھیے
جی جی ہم اس پہ بھی غور و فکر ہم ان شاء اللہ اس پہ بھی غور و فکر کریں گے اور آپ کو ا نتائج سے فراہم کریں گے کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہے جی پر میں نے آپ کو پھر سے بولا کہ جو میرا ایک دوست یہ والا نہیں دوسرا والا دوست اس کے جو پرچی کی نتائج ہے وہ اس کو کو اٹھائیس دکھا رہے تھے جو اس ڈیش بورڈ سائڈ سے اس وہ اٹھائیسک کھا رہے تھے پر جب وہ اس کو اس والے اس والے پہ گیا وہ جو آپ کو پتا ہے
جی جی وہ آپ نے مجھے صبح وہ کہانی بتائی
ہاں تو اس کہ وہاں پر اس پہ وہ زیادہ دکھا رہے تھے تو اس کی وجہ سے میں میرا شاید اس نتییبی پر پوچھا ہوں کہ میں اس نتیج پوچھا ہوں کیا شاید یہ جو حصہ حصہ جو ہمیں پرچے کے دیتے ہیں جو جو حصہ ہو رہا ہے
پتا ہے کلب حساب کروں گی
ٹھیک دیکھ رہا ہے تو آاب کروں گی سرچ جی ہاں میں ہم تینوں آپس میں حساب کر ہی دیتےے میں کل آپ سے بھی حساب پوچھوں گا اور آپ کے جو نمبرات ہیں ان کو ان پہ غور و فکر کر کے جو نتائج ہے وہ آپ کو فراہم کر دوں گا آپ کوئی آپ ٹینشن وینشن آپ کوئی بھی تکلیف اپنے یا اپنے ذہن پہ آپ کوئی دباؤ نہ ڈالے کیوںک ذہن بہت کمزور چیز ہوتی ہے ہاں ہاں ذہن بہت کمزور چیز ہوتی ہے ہاں آپ آرام سے رہیں آپ مجھے جی جی جی آپ مجھے یہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کے جو نتائج صبح آ گئے نا تو سارے نتائج آپ کے کتنے آ رہے ہیں سارے والے نتائج سارے لے کر سارے نتائج اب کتنے آ رہے ہیں
ہاں
ہ
بتا ہے جا
جی جی اٹھس نمبر جی جی اٹھائیس نمبر آ رہے ہیں مجھے آپ بتائیے اٹھائیس میں سے آپ کے جو اصلی والا جو مین آپ کا جو پرچا تھا اس سے کتنے آ رہے ہیں
وہ میں آپ کو کل تفصیل سے بتاؤں
جی جی جی چلیے ٹھیک ہے آپ بھی اچھی آپ ہی صحیح آپ بھی صحیح بات کر رہے ہیں کہ ہم کل تفصیل سے بات کریں گے کل بھی میں گھر پہ ہوں کیونکہ اتوار ہے یہاں سے بارش تھی تو میں بھی نہیں ہے تو کوئی نہیں آپ بیٹھ اللہ حافظ اچھے سے رہی ہمے یہاں سے
ہم ہمارے یہاں سے
ی الا
خ اللہ حافظ